السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
خت اللہ برکات ہو
کیا سب بنیتاؤ کی
ہم تو اچھے ہیں بھائی
اچھا کیا کر رہے ہو ابھی بھائی
ابھی تو میں بیٹھا ہوں
اچھا ابنا
ناستاہ استا تو ہوگ گ
اچھا تو ابھی کہیں جانا ہے کیا آپ کو
نہیں ہم کو ابھی کبھی نہیں جانا ہے
اچھا اور کیا کرتے ہو ابھی
ہاں گھر پرت کھیلیں گے ابھی
اور پھر بھی اور کوئی کام ہوگا کہ نہیں کیا کرو گے ابھی مطلب کچھ دیر بعد
ابھی کچھ نہیں کریں گے اس ایپ میں بات کریں گے ابھی ہم
اچھا اور بتاؤ تو کچھ سیکھنا چاہو گے اردو میں یا ہندی میں انگلش میں اردو میں خاص کر کے میں سکھا سکتی ہوں تا ہوں آپ کو
کیا بولا ہم کو سمجھ میں نہیں آیا
میں بول رہا ہوں کہ آپ کو کچھ سیکھنا ہے میں بول آپ کو کچھ سیکھنا ہے اردو میں بولو میں سکھا سکتا ہوں کچھ بولنا بولو میں بھی اس کو
بھان
جب ب ہاں ک لیب بولیے پھر سے بوولے آپ کیا بول رہے تھے
آپ کی ادھر کون ہے آپ کو وہ تنگ کر رہا ہے
اور یہاں پر دو بچہ آ گیا اور بہت گھلوا کرتا ہے ادھر
دو بچہ آپ کا گھر کا ہی ہوگا نا
ہاں میرا گھر کا ہی ہے
تو وہ لوگ کتنا بڑا ہے اس کو آپ کو کیوں ڈسٹرب کرتا ہو
یہ لوگ پڑھنے نہیں جا رہا ہے گھر میں خاج ہلہ الہ کرتے ہیں
تو پڑھنے کیوں نہیں بیجتے اس کو
اور بتاؤ
ہاں پھر بولیے آپ کیا بول رہے تھے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا
کو لگ رہا ہے وہاں پہ تنگ کر رہا ہے بچے لگ
بچے لوگ پورا دکھا رہا ہم کو
اچھا دیکا کیا ہوگا دیکا کیا ہوتا ہے دکھا مطلب میرے کو یہ کون سا ورڈ لگا میرے کو میں تو تنگ سمجھتا ہوں
تھوڑا کھوٹھا وقت کھوٹھا شبد میں بول دیتے ہیں
اچھا یہ بچہ لگا گ رہا یہاں سے رہا آپ کے پاس کیا
پگری ر
اور آپ کیا کر رہے ہیں ابھی
ابھی میں تو ایسے فری بیٹھا ہوں
ہ
اب میں پھر ایسے ہی بیٹھا ہوں کیا آپ کو لگ رہا ہے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے بچے لوگ
اور ہم بھی بیٹھے ہیں ابھی کیا کریں گا ابھی
لگ رہا ہے آپ کو بچہ بہتتےن کر رہا ہے
ہاں پینڈ تو کر رہا ہے
تو آپ کے اس کا بھائی ہو کیا آپ
ہاں ایک بھائی اور ایک بہن ہے
اچھا اسی لیے آپ خود ت نہیں کر رہے ہے نا
ہاں ہم کو اسی لیے ہم کو تنگ کر رہا ہے
اچھا
اور بولیے کیا حال ہے
ہیلوو
اور بولیے آپ کا کیا حال ہے
اھا ہائے س مذا بھی پانییاں الحمد اللہ آب بتاؤ
میرا ابھی الحمد للہ اچھا ہی ہے
اچھا باہ باہر کرتے گے جانور کے گھر
بول رہا ہے میرا وائف جگری دوست سے بات کر رہا ہے کیا
ہاں اس کو بولو کہ ابھی ایک میٹنگ میں بات ہو رہا ہے تو آپ جا سکتے
ہاں وہ میں بول رہا ہے میرا دوست ہے یہ
ہاں اس کو اپنے بھائی بچے کو بول دو کہ اب یہاں سے چلے جائے ا ڈسٹرب نہ کرے
یہ بھاگ نہیں رہا ہے ہم کو اور دکھا رہا ہے
اچھا نہیں لگتا نا ایسے ڈسٹرب کرتا ہے تو دیکھو ایسے بیچ میں بولتا ہے تو آواز جیسے مطلب اچھا نہیں آتا نا
ہاں ہاں
اس لیے تو آپ کو بول رہا ہوں کہ بچے کو وہاں سے بھگا دو اور بولو کہ ابھی بعد میں آنا ہے ابھی چلے جاؤ
نہیں ن بھاگ رہا ہے آپ کیا کر پائیں گے
اچھا بھگا نہیں آپ کا بات کیوں نہیں مانتا ویسے آپ بڑے تو اس سے بڑے ہوں گے نا
بہت چچچاا
اچھا بدماش ہی ہے نا بدماس
ہاں برمف
تو اب اس کو اتنا بگاڑ کیوں اب اس کو سمجھاتے کیوں نہیں کہ اسے نہیں کرتے تو بڑے کی بات مانتے ہیں تو آپ اس کا بھائی ہو تو آپ ہی بگاڑے ہوں گے نا آپ سمجھاتے نہیں ہوگا اچھی تعلیمات نہیں دیتے ہو تو وہی سب اس لیے تو بگڑتا ہے وہ بچے
ہوں اور ادھر کیسا موسم ہے
موسم ابھی تو ادھر دھوپ بہت زیادہ دھوپ ہے ادھر بارش کیا بارش نہیں ہو رہی ہے ابھی دھودھ دھوپ ہے جگر
اور کو ادھر بارش ہو رہا ہے
بارش ہو رہا ہے نہیں ہوگا بارش ہو رہی ہے ہوگا
بارش ہو رہی ہے بارش ادھر ہو رہی ہے
ہاں کیونکہ بارش استلنگ ہوگا بار بارش کیا بولتے ہیں وہ
اور ادھر لائن وائن نہیں آ رہا ہے کیا کریں گے
لائن بولے تو کرنٹ بجلی نہیں آ رہا ہے کیا
موبائل میں چارجر نہیں ہے پھر
اچھا بات ہو سکتا ہے نا ابھی
بات ہو سکتا ہے اب
اچھا ہاں تو پھر یہ بات کرو نا چارج کا بہانا یہ مت کرو نا
اور بتاؤ آپ آپ کو کون سا سبجیکٹ پڑھنے میں اچھا لگتا ہے
ہم کو تو اچھا پڑھنے میں لگتا ہے سبجیکٹ میتھ
اچھا میں آٹ اور کھانے میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے آپ کو
کھانے میں کھانے میں سب سے اچھا لگتا ہے دال بھات چٹنی
اچھا کس چیز کا چٹنی لگتا ہے اچھا
آلو کا چٹنی اچھا لگ
کیا بولے
آلو کا
چالو کا چٹنی
اور آپ کو کیا مست لگتا ہے
میرے کو تو اچھا لگتا ہے ابھی تو بریانی لگتا ہے اچھا میر کو
اچھا بریانی تم کو لگتا ہے اچھا
اب کو بھی رہنے اچھا نہیں لگتا کیا
ہم کو بریانی تو اچھا لگتا ہے لیکن ہم پائیں گے اتنا کہاں پیسہ جب بریانی لا کے اٹھائیں گے
سا جگتا بچے آپ کے پاس بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے نا
ہاں کم تو کر رہا لگ رہا ہے ایک کلاات مار کے بگا دوں گا لیکن کیا کریں بھائی ہے
تھوڑا سا اس کو مطلب ڈانٹو نا اس کو مطلب یہ کرو نا وہیں تو ایسے بہت بگڑ جائے گا آپ کہ سر پر چڑ کے وہ کیا بولتا وہ کر دے گا
بول رہا آپ پیسہ دیجیے اور پیسانی نہیں ہے تو پیسہ کیسے دیں گے
تو اس کو سمجھاؤ نا کہ بائی میں کماتا نہیں ہوں تو کہاں سے پیسہ دوں گا آپ اس کو یہ پیسہ دیتے ہوں گے نا اس لیے تو مانگ رہا ہے نا
ہاں
تو ابھی دے دو نا پانچ روپیہ دےھ کے دس روپیہ دے کے بولو جاؤ دکان چلے جاؤ
پیسہ پانچ روپیہ بھی نہیں ہے
نہیں یہ تو اس کو سمجھاؤ اچھا سے بولو کہ اب نہیں بد میں لینا جاؤ یہاں سے ڈسٹرب نہ کرو
کیاپ بولیں گے بھائی ہے
اس لیے تو بھائی کو بولنا رہے نا بھائی کو اچھی ادب اچھی تعلیم سکھانا چاہیے نا
اچ تعلیم تو سکھا رہے ہیں لیکن یہ لوگ تعلیم ہی نہیں سیکھ رہے
کس کو ادب کرنا چاہیے کس کو ادب نہیں کرنا چاہیے کس سے اچھے سے بات کرنے جائے کس سے اچھے سے بات نہیں کرا جیسے سیکھنا چاہیے نا یہ تو ا پر ہی نا کہ آپ بچے کو سکھاؤ اچھی تعلیمات دو
اچھا میں آپ اس لوگ کو تعلیمات تو دیں گے لیکن آپ کا گھر دن کیسا ہے
میرے گھر طرف تو بچہ ایسا نہیں کرتا میں جیسے بولتا ہوں ویسے کرتا ہے بچ اچھا ہے بٹ ایسے نہیں کرتا جیسے آپ کا بھائی لوگ کر رہا ہے
اچھا ٹھیک ہے اور بوے کیا ادھر ادھر کیا آپ کر رہے ہیں ادھر آپ کیا کر رہے ہیں
میں تو ابھی ایسے بیٹھا ہوں میرا تو ابھی تھوڑا سا خراب ہے اسی لیے میں ایسے کہ نہیں جاتا ہوں ابھی
خراب ہوا ہوا ہے
طبیعت خراب ہو گیا نا ابھی تو دو تین دن پہلے سے مطلب بارش ہو رہا تھا بہت بارش ہو رہی تھی بہت
او ادھر تو بھی بارش ہو رہا ہے ہم کو بھی طبیعت خراب ہو لگ رہا ہے
امرد کھا لیا تھا نا اس لیے بہت زور سے بخار لگ گیا
اچھا دائی ویا لیا
ہاں دوائی وائی تو لے لیے ہیں ابھی تو فی الحال ٹھیک ہے لیکن اگر ابھی بخار آیا تو میرے کو خون جانچ کرنا پڑے گا
خون جانچ کرنا پڑے گا
ہاں
ادھر خون جانچ کرنے کا پیسہ کتنا لیتا ہے
لگتا ہے ادھر سے لگ جاتا ہے ڈھائی سو تین سو تک لگ جاتا ہے
اور ادھر تو پچاس روپے میں کون چیک ہو جاتا
ادھر آپ کون سے اسٹیٹ سے ہو
ہم تو جھارکھنڈ اسٹیٹ سے
جھارکھنڈ سے تو میں بھی ہوں لیکن ادھر زیادہ لیتا ہے کیوں کیسے پت نہیں اور بتاؤ
اور کیا بتائیں گے اب ہ ہاں یہ بھی اب پڑھنے کا ٹائم ہو گیا بھائی
اچھا
ہوں